ہاں
کیسا کٹ گیا تھا اپنے آپ
ٹائم آ ٹائم آپ ہوا میں نے سا
اچھا س ارے پر مہنے تھوڑی س اس کے پہلے میںی نے نہیں لگائی تھی تم نے ہی لگائے تھے واپس تم نے لگائے
نہیں یار تم نے لگایی تھی
ارے اورت پہلے میں نے لگائ تھی
ارے یار تو نے لگائی تھی میں نے میں نے ریسیو میں نے ریسیو کری
میں ریسیو کری میری بہن
ہہ تو
غلطی ہو گئی چل کیسے بھی کرنا ہی ہے نا
کرنا ہی ہے اس میں کچھ نہیں ارے تو پھر اس کو گئی تم کو یہ بول رہی پانی والی کا جا کے صبح سے جو کی نا جاتی پانی والے کا کپڑا برتن بچے سنبھالنا پورا دن اس کے ادھر رہتی ہے اس کا تو اس کا اس کی ماں کا جا کے کرتی ہے
اس کو میں بولی اس نے ن یہ دے رہی پوچھی کچھ دیتی کیا بولتی ہے میں دے رہی تھی تو بولتی تو دے گی نا میں تیرے ادھر آئے گی نہیں
دے گی تو میں آنا چھڑ دے گی بول کے
ایسے جان بھوج کے دوسروں کیا سوچنا تھوڑا اب اس کا ڈپوزٹ وپوزٹ نہیں ہے تین چار مہینے کا بھاڑا بڑھ گیا ہے
ہاں
کیسے اس لیے تو لوگ خالی نہیں کراتے اس کو
نہیں تو پہلے سے کہاں کی تھی اب بھی یہ سمجھو ایک مہینہ ہوا
ہاں تو وہی وہ اس لیے ارے تو وہ اس لیے تو اتنا وہ کرہی ہے مطلب اس کا کام بھیم کرتی ہیں پھر پانی بھی نہیں اس کو پورا پورا ٹائم دے رہی فل فل بھرنے کے لیے
ہاں
سب پورا لاشٹ میں اس کو دیتی ہے پورا پھول بھرا بولتی ہے ٹائم اس کا کچھ دیکھتی نہیں کرتی میں وہ کام کر رہی ہوتی
نا نا کیسا رہی اس دن بع
کپڑے برتن
ابھی کپڑے دھو کے سکھا کے پھیلا کے پھر سکیلے کپڑے گھڑی کر کے مطلب پوری ٹ تل ہے
سب پورا ٹوٹ
اچھا ہے یار جان لیں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے لیکن بھائی بچے لوگ کی زبان ہوتے بچے نا
ارے پر وہ تم کو دیا اوپر والے نے تم ایسا کسی کو کرنے سے تم نوکرانی نہیں رکھ سکتے ت کو تو دیا ہے اوپر والے نے اتنا کہ تم دو پانچ ہزار لے کے کروا سکتے
ہ ا وہ بولی کرنے دیکھے کرانے کے لیے تو نہیں بولتی تو کیا کرے گی وہ زبردستی کیسا دے گی تو میلیے جانے دے اس نے بولی میں اس پہ نا بھاڑا ایڑا کر دوںگی
ہ
تو بولتی ہوں میں اس کے بھاڑا اڑائے نا میں بھر دوں گی کیونکہ اس کی بین لی یہ بھی نہ مانے گی نہیں لیے بھی نہ چھوڑے گی نہیں تم لوگ کو معلوم ہے تو بولتی ہے میں بھر دوں گی پندرہ سو کے بھی حساب سے دوں گی تو اس کا ایک مہینے کے دو مہینے میں ایک بھاڑا میں اس سے لوں گی نہیں لوں گی ابھی تو کھانا ہے نا تیرے کو یہ ڈائبٹیز ہے نا سب سے پہلے تیل بدلی کر اور چاول کیسا بنانا سن نہیں کھانے پینے سے بھی بہت فرق پڑتا اور چا یہ بناتی نا چاول تو کیسا بناتی پانی نکالتی چاول کا
نہیں پانی نہیں بیا پ
پانی نکال کے چاول بنانا چالو کر اس سے کیا ہوتا ہے چاول کہ میں جو شوگر رہتی ہے جو مٹھاس رہتی ہے نا
ہوں
چاول کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا تیرے سنی جیسا اپن ویسا پلا ولاو میں تو پانی نکال نہیں سکتے کھچڑی میں پلاؤ میں لیکن ویسا جب سادا چاول ہفتے میں دو دن کھچڑی کو بنتی ہے تو پانچ دن سادا چاول بن دال چاول کے ساتھ کھانے سالن کے ساتھ کھانے
ہوں
تو کیا کرنے کا اس کا پانی نکال کے بنا اس سے کیا ہوگا ایک چیز شوگر لیول بڑھانے کی ایک چیز اور کم ہو جائے گی
ہے
اور بولتے گڑ یوز کرنے کا ہیلو ارے وہ ملتا د گڑ کا برادا ملتا ہے شکر کی طرح اپن اس کو یوز کر سکتے ہیں
گڑ گڑ اور میٹھا نہیں ہے عورت
ارے لیکن گوڑو شوگر فری ہے
مطلب گڑ کا مٹاس کھا سکتے ہیں
گوڑ شوگگر فری ہے
چائے مطلب چائے وائے بنائیں گے تو گڑکی
ہاں ہاں میرے ابا تو گڑ کیی کالی چائے میں کالی چائے پیتے گڑ کی ادرک کی
اس میں ٹیسٹ کیسا لگتا رہے گا وہ بھی بدلتا رہے گا نا دوست
پٹیسٹ بتا ہے لیکن پینے جیسا ہی رہتا ہے اچھا رہتا ہے
ہوں
پینے جیسا رہتا ہے تو رات کو اگر سوتی نہیں تون اپن اور جلدی کمپلیٹ ہوتے نا
ارے رہنے دو پورا دن ہے اپنے پاس ٹینشن کا ہے کو ملے
ہوں
ا ہ ہ مھ کو آاز نہیں لگتا وش رم نہیں ہاں ارے وہی تو نہ بھائی کے نمبر پہ نا واٹس ایپ پہ کال بھی لگائی جب میں اٹھی تو کیا ہیلو
میرے بیٹے نے کیا ہوا جا رہی ہے
نہیں
ہوں ہوں
میری واٹسپ پہ میں نے کال بھی لگائی تھی بائیکس بھی اٹھاائے نیڈ بند
کبھی
رات کو
نہیں رے چالو تو ہم گ ہم لوگ سو گئے تھے لیکن جلدی سو گیے دیکھو بہت فون لگائی نے بہت لگائی فون بھائی کے فون سے میرا فون بھائی لے گئے تھے بہت لگائی پوری پوری رنگ بچ کے جا رہی تھی پوری پوری رگس سے جا رہی تھی ہیلو
مدھو آنٹی سوت رہی
نہیں
ہو رہی ہے کیا سح رہے تھے مزد ادھر جا رہے نچےچ جانے والے اگر جائیں گے تو مجھے بولو ہاں آواز بھی آواز بھی تم لوگ کی تو ماررننگ ہو رہیچ نہیں گیارہ بجے ن آئے سوہرے سر آج گیا نہیں کام پہ جیلس زیادہ کھ س
ہاں
سب جا رہے ان لوگ کو چھڑ کر جائیں گے ا ہوں جائ د گی ارے تو بت جاتاہ کم پہ بول نشتہ آواز تو آ ہیلو
مدو کا لڑکانا
ہاں نہیں وہ بڑا والا بڑا والا نہیں جاتا چوٹا والا بہت اچھے سے جاتا پر لگتا ہو بچارے کی نا طبیعت ببیعت خراب ہے تو تھا نہیں چھوٹے والا نہ تو صبح اٹھ کے نا دس بجے تک اپنے کام پہ نکل جائے گا وہ لڑکا
ا مدو کو کچن بنا کے دیے کچن پہ کبھی چولہا رکھے کان ہی نہیں بناتتی نیچے بیٹتی نیچے رکھتی اور وہک ان پہ
چن پہ کیا رکھتی ب لو نے خالی پینے کے انڈے کلسیی ہاں
وہی رہتا ہے اس کے اس کو میں بولی کیا رہتے کو اتنا مز گور ملا ہے تو تو کیا رہے نیچے ہی رکھتی بولتی
ایک نمبر ہے لیکن اگر ایسا دیکھا گیا نا اپنے گھر کے بعد سیکنڈ نمبر تو اس کا گھر ہے
اب اس کا ہیں ارے اپنے جیسا اوپر کوئی گھر میں رونق ہی نہیں ہے جیسی
ہاں یہ بات کوئی بھی آتے جاتے ہوئے لائٹ رات میں بند بھی کروں گا چار لوگ جھانکتے ہوئے ہی جاتے ابھی امی کل کی ابھی کھلا لا کے دی بڑی بڑے بڑے والے چھوٹے نکل جا رہے تھے نا تو لوگ ہیں نا وہ جو ٹر وہ ہاتھ گاڑی کا نہیں کہ جو ٹائر ہوتا اس میں مارنے والا اتنا بڑا بڑا کلا لا کے دی ہے بولتی یہ مار یہ نکے گا نہیں مطلب آدھی دیو وال تک اندر جائے گا اور آدھا باہر بھی رہے گا بڑا ہے نا چلا تو بولے مار اور مار کے کہ پ پردہ لگا ل نا نہیں ما آتے جاتتے دبا جھا ل ل کہ یہ لوگ کے گھر میں جو مہمان آتے ہیں سب میرے ہی گھر میں جاگ لے کے جاتے ہیں
ہاں سب سب سب ا پہلا تو بھی نہیں جاگتی تھی وہ گھر میں جاتی تھی تو نہیں سمیر سننا سمیر جب جاتا تھا نیچے اترتا تھا نا بھاابھی
ہاں
نہ ابھی روم دے گے نا
دل آ گیا تھا وہ گھر کیسا نہ کنجسٹڈ ہو جاتا تھا اور وہ چھوٹا لگتا تھا اس کو
وہ تو روم توم دینے سے پہل ہی ہم لوگ کو بولے نہیں رہے میں نے بولی اس سے نہا میں نے زیادہ ڈپسٹ لے لی رہے اب کیا معلوم ہو ٹائم پہ تم لوگ کے پاس تھا نہیں تھا میرے کو اتنا ایمرجنسی تھا اور ریش صبح فجر میں میں دروازہ نہیں کھولتی تھی ڈر کے مارے آواز سننےتی تھی نا باہر کھڑےل م ایک دم سلو سلو کام کرتی
ابھی اتنا دکھتی نہیں ن وہ جو رہتی تھی پہلا
کون ہاں نہیں نہیں آ ب آئے گی تو بھی میرے سے بات بھیت نہیں کرتی دو دن خاڑی
خالی اس کی بیٹری بیٹری دکھتی ہے وہ بھی اس کا کوئی اگلا بگلا ہے شاید ہی ایسا میرے کو لگتا ہے کیونکہ ادھر آ کے نہ ہو کائن لیکن تم ایک بات نوٹس کرو جو جتنے لوگ کا بھی چکر چلتا ہے نا وہ ادھر آ کے ہی بیٹھتے ہیں اس کے پاس سرین کی دوست کی ماں کے پاس سب کو براتی دیں گی نہیں مجھے ایسا لگتا
اس تو وہ خود خود فیمس ہے تو کیا ہے ر
ہاں ہمے بھائی وہ بنتے تھے ساتھ بولتے میرے کو شرین بتائی تھی اس دن
نہیں وہ تو سب کو مشہور ہے اس کے ساتھ
نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا ایسا مجھے اس نے بتائی مطلب ش کہ بولے ایسا ایسا ہاں ہاں م لگا گی